نہیں ہاں ہاں لگا اب وہی نیٹورک ایشو تو کیا معلوم ہے پھر کیا پتا کیا ہو رہا ہے میرے پاس میں
مجھے بھی ایسا ہی ہو رہا تھا تھوڑا آسما کو لگا رہی تھی نہیں لگ رہا انا
ہاں وہ نہیں ابھی تھوڑا بول کیا معلوم کیوں نیٹورک کے نا بارش کی وجہ سے نیٹ ورک کا پرابلم تھا فون ہی نہیں لگ رہا تھا کسی کو بھی ہاں
ہا ہا
تو آپ لوگ کہیں گے تھے کیا
ہاں ممی کے پاس گئی تھی
اچھا اچھا
وہ کل ممی کا تو رات کو ذرا فون کی تو وہ ممی کا طبیعت خراب ہو گیا تھا ذرا ٹھنڈی بخار آیا تھا اس کو کل تو میرا بھی من ایک ایک دم یہ ہو گئے نا بولے بابا کے بات
ہاں ہاں ہاں وہ دن ایسی میں بھی سنی تھی تو میں تو اتنا دور گئی تھی میری ممی کے پاس
ہاں وہی تو من مانتا نہیں نا
ہاں وہ نہیں ہو ابا نا کیا کرے یہاں سے نا گجرات ہے نا گجرات گئے گجرات سے آئے نا تو گرمی سے نا ان کے ناک سے خون آنے لگا ا بی پی ہائے ہو گیا
ہاں
پھر اس دن نے کیا میں میں پھر اس دن گئی میں بولی دیک کیا آ جاؤ بابا پھر دل نہیں مانتا آج ادھر کتنا بڑا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے بلڈنگ کے سامنے
کس کا
جدھر بھائی گیا نا میرا واںپہ ہاں فور ویلر کا ہے نا بریک فیل ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ کو فور ویلر والے نے ٹھوک بھی دیا اور پھر ایک دن تو مر بھی گیا ایک دم جسٹ بلڈنگ کے ساتھ سامنے
کھلے خالی گاڑی کا ٹھوکنے سے
ہ نیوز میں آ رہا ہے نا انسٹاگرام پہ آ رہا ہے نیوز میں بھی آ رہا ہے
ادھر آج صبح سے گھر پہ ہی نہیں ہے ہم لوگ اب بھی جسٹ گھر پہ آئے میں سے وہ کھانا پکانے کا چالو کی گھوم کر آتے ہیں نا آٹھ بجے تلگ
ہوں ہوں
کھانا ریڈی منتا ہے
ہاں
بھاگتے بھاگتے گئی بھاگتے بھاگتے چار بجے ادھر سے نکلی اور ابھی گھر پہ ٹچ ہو گئی
ہاں ہاں ہاں اور آج تھوڑا بارش بھی لیکن کم ہے
صبح وہی تھوڑا میر کو کھلا بھی دیکھا بارش میں بولے چلو ابھی بارش بھی زیادہ نہیں ہے
ہوں ابھی مارکیٹ گئے نہیں مارکیٹ جا تے ہے
کون
باجی وغیرہ لے کر آیا
ہاں ابھی یہی تھے نا چھٹی تھی نا گھر پہ
اچھا اچھا
ہاں میں گھر پہ آئی پھر وہ مارکیٹ گئے
اچھا
ہاں ابھی سب میرے کو بھاجی بجی سب لا کے دیے کھانا بناکے چاول بنا میکو تو ممی چوڑتی نہیں تھی
میرا بھی چالو تھا کھانا بنانے کا ہی چالو ہے مسالہ وغیرہ نکالنے کا آج اس کے پپا دوپہر میں گئے نا صبح میں کچھ کام سے گئے ادھر آرٹی ہو پھر اس کے بعد میں گاڑی کے کام سے پھر دوپہر میں کھانا بولے میں کھانا کھا کے پھر کام پہ جاتا ہوں تو کھانا کھانے آئے میں نے منگوا لی تھی پھر پکانے کے لیے
نہ با اپنے کو کھانے پینے کا ہی ٹینشن ہے اور کچھ نہیں
ہم
ممی تو چوڑ رہی نہیں تھی بولی تو ایسا بھی بارش بھی چالو ہو رہا ہے مت جا کھانا پینا کھا کے رہکے جا بولی
ہوں آج لڑکے کو چھٹی نہیں ہے
نہیں نا ہوم کر بھی گیا نا
اچھا
تو اس کو بولی اس کو ادھر ہی آنے کو بول تم لوگ سب جن مل کے سب جاؤ بولی وہ تھوڑی آنے والا ہے ادھر تو لمبا پڑتا ہے رادر سے
ہاں یہ وہ اپوزٹ ہو جاتا پھر دور پڑ جاتا یہاں جانے کے لیے ہ ہ
ان کی وجہ سے آ رہے یہ بھی چھٹی یہ بھی آج گھر پہ یہ تو ادھر سے کھانا بھی لے کے آئے گی نا یہ کھاتے نہیں ہاں یہ بہت
تو پھر بنانا ہی پڑتا ہے اس سے تو سب کے لیے ہی بنا
ہاں میں بولی دونوں کا کیسے بھی بنانے کا ہے میرے کو ہاں یہ بھاگ کے بھاگ کے کیا کرو پھر
ہاں ویسے ہی رہتا ہے نا اس کے لیے یا تو پھر ساتھ میں لے کے جاؤ سب کو یا تو پھر خود بھی مت جاؤ
وہی نا وہی حالت ہے میرا
ہوں
لیکن یہ لوگ ساتھ میں آتے ہی نہیں نا
ابھی کیسو تھوڑا بچے چھوٹے رہیں گے نا تو پھر وہ لوگ اپنے ہی مطلب اپن لوگ بولیں گے تو ویسا ہی کرتے ہیں لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر اپنے ہی حساب سے چلتے ہیں کیا نہیں ہم لوگ کو نہیں آنے کا ہے جب چھوٹے رہیں گے تپ تم جہاں لے کے جائینگے اپنے ساتھ جاتے آتے سب کرتے ہے کہ بڑے ہو جائیں گے تو نہیں آنا چاہتے ہاں
ابھی ن ابھی اکیلا خود جائے گا ممی کے پاس جائے گا سنڈے کو مار پیٹ کر کے آئے گا خود اکیلا جا کے آئے گا
ہاں نہیں اب وہ میری بڑے دیدی بہت آتے تھے ممی کے گھر پہ مطلب بہت ان کا تو اتنا تھا آنا جانا پوچھو مت اب ذرا بچے بڑے ہو گئے نا تو آب بچے بولتے نہیں جائیں گے ادھر کھیلنے کے لیے جگہ نہیں اس کہ وہ جدھر رہتے ادھر اچھا گراؤنڈ وغیرہ ہے گھیلنے ٹینشن نہیں اگر اور یہاں پہ کچھ ہے نہیں تو وہ لوگ کو بور ہوتا امی کے گھر پہ نہیں آتے نا پھر بڑی بہن سب سے بڑھ کمی آپ تو وہ بہت کبھی ایسا طبیعت وبیت سنیں گی ممی پپا کی تو آتے
نہیں ابھی بھائی نے جو یہ گھر یہ جو پہلے رہتے تھے ممی وہ گھر چھوٹا بھی تھا نا ابی اور وہ جو گھر لیے لے وہ بہت بڑا ہے وہاں پہ تو سب آ جائیں گے چاروں بہن بھ سب لوگ آ جائیں گے ان کے بچے ہسبینڈ لوگ سب آ جائیں گے اتنا بڑا ہے
اس کے لیے تو بڑا ہی لیا نا روم بھای نے بھی
ہاں وہی رہتے تو کبھی بھی پرابلم ہوتی تھی کچھ بھی ایسا فنکشن وغیرہ رہتا تو ایک جن رکتے تھے تو تین جن کو جانا ہی پڑتا تھا ساتھ رک سکتے ہیں ابھی عید میں وہاں پہ سب ساتھ میں ہی تھے نا بکرہ عید میں
نہیں یہہ پے آئیں گے نا تو بہت ایک دم یہ ہو رہا تھا جگہ چھوٹا پڑ رہا تھا
جگہ کا شارٹیج تھا بہت ہوں ابھی ادھر اتتا بڑا ہو گیا ہے مست ایک دم اچھا
تو آئے لکشمی آئے کیا لکشمی
ہاں ہاں آئ آئ ابھی آئی وو
اچھا
ہاں اس کے لیے میں آپ کو کال کر رہی تھی میں بولے آپ کو بتا دوں
ہاں وہی جب بھی مطلب وہی بولے تو پھر بعد میں میرے کو وہ سمجھ میں آیا وہ کرنے کا تو پھر مینے کرنے کے کوشش کری تو نئی ہوا تو بولدیے پھر پھر وہی نیٹ ورک نہیں ہے سروے ڈاؤن ہے کیا کیا بتاتا وہ بینک کا پروسیجر سب تو کیا کیا بتارہ تو پھر میں وہ بولی جانے دو ابھی پھر دیکھتے ہیں بعد میں
نئی ابھی لکشمی نے کیا لگتا ہے ابھی کل سے کر رہی تھی کر رہی تھی نہیں ہو رہا تھا سرور ڈاؤن تھا
ہاں
ہو رہا ہی نہیں تھا تو ابھی ہوا بولتی ہے
ہاں تو وہی نہیں ہو رہا ہے ابھی نا یہ نیٹ ورک کی وجہ سے نا ایشو ہے نیٹورک کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہو ہی نہیں رہا ہے
آپ ادھر سے ہی ٹائمگ دیکھو میں کو ادھر دکھ رہا نہیں ٹائمنگ
ہاں ہاں ٹھیک ہے دیکھتی ہوں مے دکھرہی ہوں
ہاں ہاں ہاں
ہاں
ابھی تھوڑا یہ روٹی بنانے کا ہے بھاجی دال چاول بھاجی ہوگایا
ہمم
اور تھوڑا بنائیں گے بھاجی مے بھی روٹی چاول بنائی تھی دوپہر میں دال چاول ابھی بھاجی روٹی بنانے کا ہے
ہمم
وہ ویسے ہے لوگا آٹھ ساڈھے آٹھ بجے بیٹھتے ہی ہے کھانے کو
ہاں میں اس کے پاپا دوپہر میں آئے تو وہ لے کے آئے نا قیما وغیرہ وہ مٹن لے کے آئے پھر وہی ابھی وہ کیا تھوڑا مسالہ نکالنا پڑے گا نا مٹر کے لیے
ہاں گھر میں پڑتی
یہ تو بہت ٹینشن نہیں رہتا تھا پٹافٹ تھوڑا سا مسالہ اور نکال ہاں ہاں
بامڑے میں تھوڑا وہ لیکن اس کو تھذڑا پانی بھی لو ابال کے لینے کا نا
اچھا نہیں تو ایسا مطلب تھائرائڈ والے لوگ کو نقصان دیتا کیا
ہے آبڑے کا بھاجی کس کو مطلب جو دما بیما رہتا نا جس کو تھوڑا اولوگ کے لیے نہیں کھانے کا
اچھا نہیں میں مجھے کیسے تھائروڈ ہے نا میں بہت بار لینے کا سوچتی ہ لیکن مجھے کیسا ابھی دہی ہو گیا پھر املی ہو گئی جو ک ہے چیزیں نا ابھی میرے کو نہیں جمری ٹماٹر ہو گیا وہ میں سب کھا رہی ہوں نا تو میرے گلے میں درد ہوتا کھٹی چیز کوئی بھی مطلب میں اچار مطلب اچار ہو گیا یہ سب کھٹی چیزیں کھاتی نا تو میرے گلے میں درد ہوتا
نہیں نہیں پھر آپ کو یہی باجی نہیں جمے گا
ہاں پالک بھی منع کرا ہے مطلب ڈاک تو لوگ ہی پالک کے لیے منع کرتے تھائیرڈ میں
یہ بھجی کیسا بہت کھٹا رہتا ہے نا
ہاں وہی تو
اس کو میں نا پانی میں بوائل کر کے بناتی ہے
اچھا دال میں بھی بناتے نا دال میں وہ بھجی یہ وال
اں ہاں یہ بھجی جو مکس اسل رہتا ہے نا تھوڑا وہ مونگ مونگ بھگاتی ہے
ہاں ہاں
مونگ اور چنے کا ڈال تھوڑا سگ د نا
ہاں
کالا چنا ڈال کے سب مکس کر کے یہ بھاجی بناتی
پہلے میرے موسی بناتے تھے بڑے موسی تو چھوٹے تھے نا جب کھاتے تھے وہ بناتے تھے پھر میری ممی کو نہیں آتا کیونکہ میرے پاپا کابھی کھائے ہی نہیں ہے نا اس کے لیے کھاتے نہیں بول کے بناتے بھی نہیں ابھی جو جینٹس لوگ کھاتے نہیں تو وہ چیز بنتی بھی نہیں نا پھر جلدی گھر میں
نہیں نہیں میرا ممی ممی کے پاس ہی میں نے سیکھا ہے یے بھاجی
ہاں نہیں تو کھاتے نہیں نا میرے پپا یو پی کے ہے نا یو پی والے لوگ کٹا نہیں کھاتے ہاں مہاراشٹر کے اور ہو گئے اپنا یہ مدراس سائڈ کے کرناٹک کے یہ لوگ خوب بہت کاتے کھاتے ہیں کھٹا یو پی سائڈ والے لوگ نہیں کھاتے نا اور میری ممی ہاں میری ممی کیسا بمبئی میں ہی رہے لیکن میری نانی کرناٹک کے تھے نا تو سب کھٹا چیز بنانے آتا تھا لیکن کیا ہے پاپا نہیں کھاتے بول کے نہیں بناتے تھے
اچھا ہم لوگ میں میتھی شیپو اور یہ امباڑا کا بھاجی
ہاں ہ
یہ تو سب بھاجی ایک دم فیورٹ ہے کھانے میں
ہاں وہی سب کو
ہرا بھاجی ہاں ملتی تو بہت